ہیلو
ہیلو
آرے کا آواز
ہاں ہاں آ رہے آرہے
ہوں ہوں بولو نا
ہاں اچھا آپ وہی میں بولی نرملا کو پہچانتے ہیں نا
ہاں نمبر ان اسٹپ ہے میرے پاس ان کا
ہاں ہاں ہاں وہ پہلا ا جب ہاں پہلا بار وہ ٹیوشن پڑھاتی تھی وہ
ہاں ٹیوشن لیتے تھے وہی اس کے آگے اوپر ہی رہتےے ہم لوگ دوسرے معالے پہ ہاں دوسرے معالے پہ
اچھا اچھا تو پہچانتی ہو کہ آپ کا ممی کا نام کیا ہے
کویتا
کویتا اچھا کیا بولے میں تو ایسا لگ رہا نہیں ذرا سامنے سے دیکھیں گے نا تو برابر اپن پ
ہاں تو برابر پہچانے نہیں گئے میرے کو آپ کو بھی چہرا وہ آپ نے ڈی پی رکھا تھا ابھی چینج کیا آپ نے وہ ڈی پی دیکھتے ہو بولی میرے کو بات نہیں کی ہم اگر ایسے پیچان میں آ رہے آپ
اچھا
نہیں کیا آپ دیکھنے کو دیکھ ویسے دیکھنے میں آئے آپ کہ دیکھے کچھ تو کبھی تو ویسا
اچھا ہاں نہیں آپ کا بھی اگر میں فوٹو دیکھے گی نا تو تھوڑا پھر فھر آ کو بھی دھیان میں آئے گا
گڑا لینا میں نے بچی کا ڈالے نا فوٹو وہ نا آپ نے پہلے وہ ا ڈی پی رکھا تھا نا
ہاں
اس سے میں نے پہچا نا آپ کو تھوڑا سا تھوڑا پر پ کبھی بات نہیں کیا آپ سے تو آپ ڈریس آپ ڈریس پہنتے ہیں نا زیادہ کر کے زیادہ کر کے ڈریس ہی پہنتے ہیں نا
ہاں میرا زیادہ ڈریس رہتا ہے کبھی تو ایسا مندر وندر جانے کا رہے گا تو ساڑی پہنتی ہے
ہاں تو وہی نا میں نے آپ کو نا ڈریس میں ہی دیکھا ہوگا
اچھا آپ کا نا فوٹو تھوڑا ڈی پی پہ رکھو تو میں بھی تھوڑا پہچانتی ہے
اچھا ٹھیک ہے میں واٹ سپ رکھتی ہیں ہمارے دونوں کا فوٹو رکھ میں رکھتی پھر آپ پہچانئینگے تو وہی نا
تو پھر ایسا میرے کو ایسا لگ رہا ہے کے آپ کو دیکھا ہے اور آواز سے بھی میرے کو ایسا لگ رہا ہے
وہی نا میرے نے میرے ؤ مونی دانی پہچانتے کیا مونی دھن وے کو
کون
مونی دھن نے
ہاں نہیں نہیں نام تو سنا نہیں
ا نہیں کیا پہچانتے ہوں گے آپ مونی دھن میں نے کیا اس کے ماں باپ ماں باپ دیکھو ماں باپ گزر گئے
اچھا
ماں باپ گزر گئے اس کے پ مونی دھن میں اس کی پہلے ماں گزر گئی اور وہ ماں گزرنے کی چار پانچ دن کے باپو وہ باپ گزر گئے اس کا
اچھا
دیکھو نا اہ نہیں وہ اور اس کو اس کا بھائی ہے
اچھا وہی وہاں پہ ہی رہتے ہیں
ہاں وہاں آگے والی انتیس پے نہیں نہیں انتیس میں نیچے والا گھر ہے اس کا انتیس میں
ا ہ شاید ایسا لگ رہا ہے یاد آ یا
ہاں ہاں ہاں پہچانتے اس کا ہاتھ میں نام ہے ماں باپ کا نام گوند دے اس نے اور ایک طرف پتی کا نام گوند ہے لو میرج کی اس نے لو میرج کی اس نے
ہوں ہوں ہ ہ ہاں تھوڑا تھوڑا مطلب دھیان میں آ رہا ہے
ہاں ہاں وہی نا
ہاں ایک منٹ آ ہاں بول ہاں ہاں بولو
نکال نکال اسکو
ہو یہ ابھی نہ وہ میرے موبائل پہ ہی تھوڑا ہسبینڈ کا کال آ رہا ہے
آئی کیا چلو رہدونا چلو رہو کچھ مت کرو
ہاں ایک منٹ آں
ہاں چلو رہیندو
پرسوں
یہ لے لو
اکیرا بس
ری وہ سمار ہ دے بات ہاں
بابا بول ن با گا گا بولتے
ہوں ہ
ہاں بولو
آہ
ہیلو
ہیلو
ہاں بولو
آ ری کیا آواز
ہاں ہاں آرہی آواز
وہی ابھی اس کو سلا رہی ہے اس کا کھانے کا پینے کا ہوگیا
ہاں صبح سوئے گی تو تھوڑا تھوڑا ریلیکس لگتا ہے
وہ ہے نا سوئے گی تو تو اور ٹائم فری رہے گا پھر سو
نہیں بچے لوگ کا ایسے رہتے
ایسے ہی رہتے ہیں بہت پریشان کرتی ہوں ابھی تو منہ آئے تو بہت ہی پریشان کرتی ہے وہ
اب ایک سال کی ہوئی نہیں نا
نہیں سولہ تاریخ کو ہوئی گی نہ ایک سال کی
ہاں کیا بول رہی ہو ابھی
وہ بہت پریشان کرتی دن بھر چالو ہی رہتے اس کا
ابھی چلتی ہے کیا
وہ پکڑ پکڑ کے چلتے ہے نہ ایسے نہیں چلتی مگر پکڑ پکڑ کے سب چلتی
ہاں وہ ایک سال نو مہینے میں چالو ہوتے ہے نا چلنے تو
ہاں وہ تو ہے پر وہ تھوڑی یہ تھی کمزوری تھی وہ تھوڑی
اچھا اچھا تھوڑا ان کو گھر میں سے کھلانے کا دال چاول
وہی کہلاتی دال چاول ہی کہلاتی
ہاں تھوڑا ایک انڈا بنڈا رہ گیا وہ بوئل کر کے ہاں زیادہ اپ گھر کا کھلائیں گے نا تو کیسا ہاں
گھر سے ہی کھلاتی اس کو گھر سے ہی کھلاتی آگن آنگن واڑی میں جا کر بیٹھتی ہو
اچھا آنگن واڑی میں بھی نام ہو گیا اس کا
ہاں نہیں وہ جا کے بیٹھتے نا ویسے بچے رہتے نا وہ کھا تھوڑا سا
ہمم تھوڑا وہاں سے بھی کیسا ہے سب ٹیپس ملتے ہیں نا بچھے لوگوں کو کیا دینے کا کیا نہیں کھلانے کا
کوئی نہ
سب پتاہ چلتا ہے وہاں سے
پریشان تو بہت کرتی ہے دن بھر چالو ہی رہتے اس کو آپ وہ سنتوش کی وائف کو دیکھنے کو گئے تھے کیا
نہیں سب دیکھنے کو نہیں کہیں ڈائریکٹ دوسرے دن یہاں پہ جب ان کا یہ آیا نا باڈی آیا تھا
ہاں
سبھی نیچے ہم لوگ گئے تھے سر ہاں گاڑی میں لے کے آئے تھے پھر لمبے سے ہی دیکھے ہم لوگ
ہاں تو
لیکن اس دن پورا بابا پورا پبلک اتنا جمع ہو گئی تھی نا یہاں پہ وہ دیوالی کا سب سامان گھر میں لا کے رکھے تھے اب یہ سب کرنے کا کرتے لیکن ہم لوگ دو دن کچھ بھی سامان کو ہاتھ نہیں لگایا
ہاںچ
نہ موڈ آف ہو گئے نا ہم لوگ کا
اہنا
سب نیچے جا کے پورا شام تلک سات آٹھ بجے تک سب جن ہم لوگ نیچے ہی بیٹھے تھے
ہمیں میں ڈلیوری میں تھی نا تو میرے سے بہت دن بھر بات کرتی تھی میں ڈیلیوری میں نیچے بیٹھتی تھی نا میرے کو گھر میں بہت زیادہ وہ ہوتا تھا نا میں نیچے آ کے بیٹھتی تھی نا میرے سے اتا بات کرتے تھے لو نا بھابھی کھاؤ نا دیدی کبھی بھابھی کبھی ددی کچھ بھی بولتی تھی وہ
ارے میرا گھر پہ گھر کو میرے بھائی دودھ لا کے دیتی تھی میرے کو
ہاں کبھی چھٹے پیسے نہیں رہے تو دوسرے دکان سے لاتی تھی اور چھٹی لا کے دیتی تھی اور میرے دکان سے لونا اب کچھ بھی رہے گا تو میرے دکان سے لونا
اے میرے کو بھی تائی تائی تائی بولتی تھی تائی آپ آپ ہے نا دک دکان مت آؤں میں آپ کا آپ کا پہلا مالا ہی ہے نا ہمیں گھر پہ آ کے دے گی نا آپ کو دو کیسا بولتی تھی ہاں بہت بولنے میں اتنی اچھی تھی نا
ہاں بولنے میں بہت تھی پر دماغ سے تھوڈی پاگل تھی ہاں
ہاں تھوڑا مطلب یہ تھا اس کا
ہاں تھوڑا سا پاگل تھے دماغ سے
مطلب بعد میں ذرا بات بات کرتی تھی نا اس میں تھوڑا یہ تھی بہت بولنے کا بہت بولنے کا
ہوں
وہ ہم لوگ کے بلڈنگ میں آتی تھی نا تو تیسرا مالے پہ ٹیوشن تھا اس کا
ہاں اس بچے کا
ہاں بچے لوگ کو ٹیوشن میں ڈالی تھی نا تو چھوڑ نے آتی تھی جان بوجھ کے نا میرا دروازے کا کڑی بجانے کا اور جانے کا
ہاں آ کیا
ہاں ہاں ہاں جانبوچ کے کرتی تھی پھر میں باہر جا کے دیکھی تو میں ترنت کھڑکی سے دیکھتی تھی نا تو یہی رہتھی لو کیوں کڑے کیوں بجائے تو ایسا ہاتھ کے کر کے بھاگتی تھی سیدھا
ہاں کیا تھوڑے دماغ سے ایسے کیوں بھی بھی کر کے دیکھ ایسے بھی بھی کیوں کر کے دکھیا پتا ہے ہو تھوڑے اس پیسے میں اس کو وہ سنتوش بہت اچھا تھا
ارے ابھی اس کا حالت اتنا بیکار ہوا ہے نا
ہاں کیا
ایک دم سوکھ گیا ہے کسی سے بات نہیں کرتا ہے کچھ
ابھی ہو بیوی رہتے ہے نا تو فرق ہی رہتا ہے کچھ بھی بولا آپ کھانے پینے کا فرق رہتا ہے ہاں دون رہتے تھے مگر دونوں اچھے رہتے گھر میں ہی رہتے
ہاں کبھی میں دکان میں جاتی تھی نا تو میرے کو سن ایسا بولتا تھا دیکھوں نا بھابھی بچ کچھ لوگ کو کتنا مارتی رہتی ہے اس کو عقل نہیں ہے کچھ نہیں ہے
وہ سنتوش بہت پہلے سے ہی غریب تھا بہت ہی
ہاں پہلا سنتوش ذرا نفرت کرتا تھا اس کو مطلب ویسے رہتی تھی پاگل برابر رہتی تھی نہیں نا ہو
نہیں نہیں پاگل جسے رہےتی میرے کو پہلے سے لگ وہ سب بولتے تھے اس کو کچھ بھی پہنتی تھی لوگ کلاتی تھی کچھ بھی کچھ بھی اٹھا کے کچھ بھی کھا لیتی تھی
ہاں کام بھی باہر کرنے کا کیسے بھی بیٹھنے کا
کیسے بھی بیٹھنے گاؤں کی تھی لگتا ہے میرے کو بہت ہی
گاؤں کی تھے وہ بولتے ان کا کاسٹ کا نہیں تھے بولتے
نہیں تھی
ہاں نہیں یہ لوگ مارواڑی تھے نا اور یہ بھیا نہیں تھے بولتے
ہاں کیا
ہاں یہ مارواڑی نہیں تھی
ویسے